السلام علیکم ہاں شکر اللہ کا ٹھیک کو گھر میں سب ٹھیک ہے
گھر میں سب ٹھیک ہے شکر اللہ کا آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں سب ٹھیک آپ سناؤ
بس ٹھیک چائے پییا آپ نے
ہاں میں نہیں تھی آ اپنی تی
ہاں میں نے بی پی آپ کب آئی دراز گا سے
بس کچھ دیر پہلے ہی آئی ابھی ہم جلد ہی آتے ہیں گرمی ہے نا بہت زیادہ وہاں پ بھی بہت گرمی ہے
گرمی آج بہت ہے
ہاں وہی میں بھی کہہ رہی ہوں نا بہت گرمی ہے بہت زیادہ
تنگ آ گئے تنگ آ گئے اس گرمی سے
اور کووی محمد سان کو فارک
میرے ساتھ آؤ گے آج ہاں ڈاکٹر کے پاس اسی کو لے جانا ہے نا ڈاکٹر کے پاس پھر سے آپ آؤ گے میرے
کتنے بجے جانا ہے
سات بجے جائیں گے پھر دوپ د ہوگی
ہاں ہوگی دوپ دوپ تو ختم ہوئی ہوگی ت ہاں ہاں ٹھیک ہے
پھر آنا پھر وہیں سے ہم آئس کریم کھانے جائیں گے
ساتھ پھر ہم جاتے ہی نہیں ہیں ہم پھر صرف باتیں کرتے ہیں تو جتے نہیں ہے پھر
تی کھانے جائیں گے
ٹھیک ہے مجھے وہ ٹیسٹ کرنا تھا وہی سے سی بی
پھر وہیں سے کریں گے وہ بھی
اتنی جگہ نہیں جا پاتے ہیں پھر یہ ہم بولتے ہیں گھر میں
کیوں بولتے ہیں ہم جائیں گے انشاء اللہ
چلو پھر وہیں سے دیکھیں گے اگر ٹائم آیا تو ہ نا ٹھیک اور آپ نے کیا پکاائے آ سبزی
سبزی آج بکائ ہم نے آلو
اچھا ٹھیک اور باقی ٹھیک ہو گھر میں سارے شاپنگ واپنگ ہو گئی آپ کو ہے نا نند کی شادی
ہاں شاپنگ تو ابھی کر رہے ہیں
اس نے کیا سارا کمپلیٹ
ہاں اس نے کیا سارا کمپلیٹ شکر اللہ کا
اب مت کچھ پینڈنگ ہے اس کو
نہیں نہیں اب کچھ پینڈ ہاں ہے یہ اسٹال آنے ہیں اس کو اور ٹیلر کو آدھے کپڈے دینے ہیں اور کیا لانا ہے اور میک اپ لانا ہے بس
اچھا ٹھیک میک اپ لاسٹ میں بھی لا سکتی ہے وہ میک اپ اینڈ میں ہی لانا ہوتا ہے وہ پھر ہوتا ہے نا اور ایکسپر
ہاں ہاں اور اس کو اپنی چیز سے تھوڑی بہت لانی ہے ویسے شاپنگ ہو گئی ایٹی پرسینٹ کمپلیٹ
اچھا اچھا ٹھیک اچھی بات ہے آپ کتنا ٹائم ہی بچا یہ ٹائم کتنی تیزی سے جا رہا ہے
بہت تیزی سے
ہے نا جولائی اب ہوگا اب جولائی میں بھی پتا ہی نہیں چلے گا کہاں سے نکلا
ہاں جولائی کیا ک ففتھ ہے نا
ہوں
اج ٹائم کا پتا ہی نہیں چلتا ہے ہاں آج ٹائم کا کچھ پتا ہی نہیں چلتا ہے ہاں اور
اگسٹ سیپٹمبر کا تو ٹوٹلی پتاہ نہیں چلے گا
نہیں چلے گا مجھے پتا ہے اگست میں اور سپٹمبر میں ہے نا اور شادی ہمارے کازن کے ہیں
ہوں وہ اینڈ میں ہے پھر بھی اس مہینے میں لگیں گے نا بزی ہی پھر لاسٹ کے مہینے میں بزی ہی لگتے ہیں
جی لگتے ہیں ہاں
آپ دیکھیں گے کیا کریں گے آپ سناؤ آپ کو کیا نانہال والوں نے شفٹ
ہاں انہوں نے کیا آج ماما بہت
ان کو بچاروں کو بہت مس کر رہے ہوں گے وہ لوگ ہیں نا
ہاں وہ بہت مس کر رہے ہیں ان کو
آپ کون کون گئے وہ آج کون کون تھا یہاں پر ان کو
ہاں
آج کون کون گیا وہ
اج گیی نانی اس کی دوسری بیٹی اور ماموں اج کی رانی وہی سب گیے
پھر وہ اچھے سے تھے وہاں رات کو پہلے دن وہ نہ نیے گھر میں
ہاں ہاں وہ اچھے سے تھے پھر عادت ہو جاتی ہے نا دھیرے دھیرے پہلے
انہوں نے کیا وہاں سیٹ سارا فرش ورش ڈال کے
ان ہاں بولتے ہیں کیا اب مجھے پورا پتا ہی نہیں میں اب ان کو ویڈیو کال کروں گی بول گی مجھے
آپ نے دیکھا ہے وہ اندر سے وہ گھر
ہاں ہاں میں گئی نا بیا کے ساتھ ایک
اچھا وہ اقرا وہی ہے اب تو وہ بیٹھ سکتی ہے اب ہے نا وکیشنز بھی
ہاں اس کو آپ سے منڈے کو آنا ہے واپس وہاں سے
اچھا ٹھیک ہے وہ ماموں پھر اکیلا ہے اس کا پاپا اقرأ کا
وہ اکثر ہمارے گھر میں ہی رہتا ہے نا میں سوچ رہی تھی اس کی بھی شادی کر لیں
ہ پر ھوگیا وہ ابھی تھودہ چھوٹا ہے ابھی ایک دو سال ویٹ کرو فر کروگی
لیے کوئی بوٹی ڈھونڈنی پڑے گی
ہ ہ
ان کو اس کو کہہ رہے تھے نا سب شادی کرو شادی کرو پھر سے میں نے اس کو بولا یہ غلطی نہیں کرنا بولا کیوں میں نے کہا اس کو بہت ساری بیماری ہوگی پھر کے لیے کام آنا پڑے گا
ہ ہ ہ
اس کو ن چھوٹی اب آئے گی چھوٹی عمر کی اس کو اب کرنی ہے نا بوڑھی پھر ان کو ہائی ہائی شوگر ہوتا ہے تھائرائڈ ہوتا ہے اس کے لیے پھر کم آنا ہے نا اس خودا ہوا ا ل نے کے لیے میں نے کہا اس کو یہ غالط نہیں کرنا اب کیا نا انہوں نے شفٹ اب لگے گا ایک مہینہ کا
اچھا اچھا
اب وہ ونٹر میں کر کرنی چاہیے مجھے موڈ ہی نہیں ہے اس گرمی میں ہاں
انگیجمنٹس ہوتی ہے نا زیادہ تر ونٹر میں مجھے لگتا ہے پھر بھی ہمیں ٹھیک موسم شادی ہے اگر اس یہ جیسی گرمی ہوی ہے جو آج ہے ہم کیا کریں گے تب اس میں ایک اب کا کیا حال ہوگا آپ کو بتا میں سوچ رہی تھی میں بولوں گی مہک کو ام کی یہ نا رکو میں ابھی بولوں گی آپ کو یہاں پہ نہا ڈسٹرب کر رہا ہے میرا بائی
اس نے صبح بھی میرے ساتھ پتا نہیں کیا کیا بولا
آپ کو پتا ہے میں سوچ رہی تھی جی میں مہک کو بولوگی کی وہ کریگی یہاسے دو تین بجے تیار ہے نا دوپہر کو پھر مت ن مجھے وہ شام تک وہ میکپ خراب ہوجاۓ گا
نہیں ہو جاتا ہے میں نے کیا نا
وہ مطلب اتنی ایکسپرٹ ہے مجھے جیسے اس پہ بھروسہ ہی نہیں رہا اپ کو پتا ہے بر رہی ہو اگر فرووو اس ٹائم پے نا آیا کرتی مگر وہ کم آنے گی مجھے لگتا ہے نایا کرار نمت میں نے مگر رکھ دی وہی والا نہیں میری جو نند ہے وہ بول تی ہے کہ میں پہلے خود ہی کروں گی اس کو آتا ہے نا میکپ بہت سارا وہ بولتی ہے میں دوپہر کو خود ہی کروں گی پھر شام کو میں آرٹسٹ کو بولوں گی
وہی اس کے لیے ٹھیک رہے گا پھر آرٹسٹ کہاں بیٹھے گی اتنے ٹائم تک
ان کو مگر دلہا بھی جلدی ہی آئے گا اس لیے ان کو دوپہر کو بھی جلدی ہی کرنا ہے ان کو ہے نا نکاح بھی وہاں پہ بھی مجھے لگتا ہے دو ہی بجے ریڈی ہونا ہے
ہلدی
وہی وہ آئیں گے ان کو جلدی پھر وہ ان کو نکاح بھی ہے تو اسی کی وجہ سے
میں اتنا ڈر گئی ہے کون آ گیا روم میں
ہاں ڈسٹرب کرنے کے لیے ما تھا سو
بن بن پوچھے ہی آتے ہیں
مگر مجھے لگے گا نا یہ تب تک آپ میری بات سن رہی ہو
ہاں مجھے کس کو یاد کیا پتا نہیں یہ کیا کیا بول رہا ہمم
میں بول رہی ہوں اب کیا بول رہی ہوں میکپ کا
میکپ کا وہ کرے گی نا وہ اچھا رہے گا پھر شام تک میں نے کیا نا اپنے ٹائم ایک ہی میکپ آرٹسٹ دو میک کپ نہیں کرتی ہے پھر اس کو چالیس ہزار دینے پڑیں گے
اب وہ اچھا کرنی چاہیے
ہاں انش
اس کو میں نے بولا نا پرسوں مجھے بتاؤ لسٹ کیا کیا کرنا ہے برائڈ کو اس نے بولا کہ اس میں لکھا تھا کہ ایک مطلب ان تین مہینوں میں تین فیشلس جیسے جولائی میں ایک آگسٹ میں ایک سپتمبر میں ایک اور سپاہی اور سپاہی اگر کرو
اگر آپ میرے ساتھ ایک بار آؤ گی نا میرا کھی کے پاس اس کا آپ کا فیس فیس دکھاتی میں اس کو بولتی ہوں اس کو کتنے فیشل کرنے کی ضرورت ہے اور کون سا فیشل اور کتنا لوگی فیشن کا ہاں وہ اتنا اچھا فیشل کرا ہاں یہاں پہ مت اب میں جاؤں گی نا سنو سنو میری بات اچھے سے سننا اب مما بول رہی تھی میری مما بول رہی تھی خوشی کو بولنا یہاں پہ آنا دعوت پہ ان کے گھر میرے گھر مائکے
دعوت پہ
ہاں لیکن اس کچھ فنشن ہے ایسے ہی بولا جب آپ آؤ گے ہاں آپ ہاں اس یہ بھی ساتھ لانا پھر میں نے آپ کی قسم دیدی کو بولا پھر وہی سے ہم کہیں جائیں گے
صرف ٹھیک رہے گا آپ آؤ گی نا وہاں گھر آنے کا پھر ٹینشن ہی نہیں ہے کہ تنا ٹائم لگے لگے گا ہم وہیں سے چڑھے کے اس آئس کریم آٹو کو یا سامو کا جس دن اس لڑکی نے کیا اگر پھر سے اس نے وہی کیا
اسی دن پھر اچھا رہتا وہ کرانا ہے نا
اچھا انسان کو رکھتے ماسی کے پاس ہاں اور جتنا ٹائم من مرضی اتنے ٹائم بیٹھ سکتی تھے وہاں پہ بس پوچھنے والا کوئی تھا
پھر گھومنے بھی جائیں گے وہیں سے آپ
اللہ کی قسم میں نے بولا دیدی کو پھر ہم دونوں بہنے گھومنے جائیں گے کچھ کھانے جائیں گے اس نے بولاا ٹھیک ہے یہ جو
اس کے لیے بھی لائیں گے ہاں ٹھیک ہے کم سے کم ہم اس کے پاس اس اس کے پاس مطلب نا میرااکھی کے پاس ضرور جائیں گے پھر وہی سے بات وات
ہاں اللہ کے قسم ٹھیک ہے ایک فیشل دی آپ وہاں سے جار سکتی ہو ٹائم کا مت کچھ ٹینشن ہم گیارہ بجے جائیں گے سنو میری بات
اس کو بولوں گی نا یہی بولوںی میں نے میں اس کو سچ بولوں گ کہ میں نے ایسے انگیجمنٹ پہ کروائے تھے فیشیل یا اس سے پہلے بھی میں نے ایسے وہاں پہ کروائے ہے لیکن مجھے کوئی گلو ولو نہیں آیا اٹا مجھے کچھ دانے جیسے ہی نکلے مجھے لیکن اگر آپ کرو گی مجھے لیکن لگنا چاہیے کہ اور مجھے امپرومنٹ آنی چاہیے سکن
ہ جو میری فرینڈ ہے نا روبی اس نے بھی اسی کے پاس آپ کچھ کروایا تھا میک اپ بھی سب کچھ ان شاء اللہ جائیں گے اب پؤ گی نا میرے مائکے وہیں سے جائیں گے
ہم ٹھیک
کو ہم میں کام وام کر کے رکھوں گی گیارہ بجے تک پھر ہم دو بہنے جائیں گے ہاں یا آ پھر آپ کو خود بھی بولنا ہے ہاں میں جاؤں گی آپ سےھر ٹائم بھیہ بولتی ہوں نا نہیں جاؤں گی نہیں جاؤں گی موڑ نہیں ہے
نہیں میں دیکھوں گی اس لیے تو میں ضرور آؤں گی اگر دن کو ہی آؤں گی نا صبح سے شام تک پھر اسی دن بھی جائیں گے ہے نا ٹھیک مزہ آئے گا وہ دیکھیں گے نا اب ان شارٹ کم سے کم دن کو آؤں گی تاکہ ہم وہیں سے وہ کام بھی کریں ہے نا ٹھیک
چلو ٹھیک ہے اج تو دن بھی بہت بڑا ہے
مجھے فون کرنا جب ڈاکٹر کے پاس جانا ہوگا آپ کو اٹھانا تھا محمد اذہان کو تب تک
ہاں آب اٹھاؤں گی نہیں آب اٹھاؤں گی اوکے بائے